ایک بار ہلو
ہلو
وعلیکم السلام رحمۃہ اللہ و برکاتہ
خیریت سے ہیں
الحمد للہ اپنی خیریت ب
ہاں اللہ کا شکر ہے سب اچھا ہے اور کہاں ہیں
ہ ییں اپنا پڑھائی میں ہوں گھر پہ جی ہاں مطالعہ کر رہے ہیں ادب مسال اللہ
ہ کون سی کتاب ہے
ہاں یہی ادبی تحریری شکل میں جو کتابیں ہیں اسی کا مطالعہ کر رہا ہوں
اردو ادب
اردو ا تھاا تاریخ ادبرد
تاریخی ادب اردو اردو کی تاریخ تو بہت ہی لمبی چوڑی ہے
جی ہاں بالکل بہت طویل ہے
تو بھی ہے بہت مہنگی تاریخ ہے
مش
اردو کے اردو کی پیدائش کے بارے میں پڑھ رہے کیا
جی پیدائش کے بارے میں اور اس کا ابتدا و ارتقا
اتد ارتے کا
جی
لوگوں کی زبان ہے
نہیں نہیں نہیں ہندوستان کی ہی زبان ہے یہیں پہ اس کی پیدائش
اس کی پیدائش یہ ان سے ہوئی جی جی لیکن اس کہ جو مطلب کیا بولیں گے اس کو پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو جو جنم د لوگ وہ دوسر لوگ آئے دوسرے دیش سے
جی ہاں وہ دیکھیے یہ اس کا ہے اس کا پیدائش کا ایک مطلب سمجے کہ مختصر طور پر پر اس کا یہی مطلب جانیے کہ یہ ایک لشکری زبان ہے
جی
اور یہ یہ یہ مختلف مطلب یہ کہی کہ مختلف یا مختلف جگہوں سے جو لوگ ہندوستان آئے
جی
تو یہ سبھی کی ملی جلی آمیزی زبان جو بنی اسی کو آج ہم یہ اردو زبان کی شکل میں کو جان رہے ہیں اس کو پہچان رہے ہیں
اردو یقینا بہت میٹھی زبان ہے اور زبانوں کے بہنسبت دیکھا جائے
بالکل
اور یہی وجہ ہے کہ دیکھا جائے تو جتنا اردو زبان کہ الفاظ ہر چیز میں استعمال کی جاتی ہے اتنا دوسرے زبانوں کی الفاظ استعمال نہیں ہو پاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں فلمی گانوں میں فلمی گانوں میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہندی زبان کا تو استعمال ہی نہیں ہے بالکل اس میں اور بھی جیسے انگلش ہوتی آر بھی ہوک ہے یہ سب بہت سارے زبان ہیں جن کا استعمال بالکل ہی نہیں دکھائی دیتا
یہ کئی اشارے یہ یہ سبھی اس کا لشکر کرری کا تو مطلب ہی ہوا نا سب الگ الگ زبان کو ملا کر اس میں ایک رس آمیزز کیا ہوا زبان
جی
جی ہر ایک چیز ہر ایک سا یہ زبان سے اٹھایا گیا ہے اس میں مراٹھی بھی ہے اس میں عربی ہے ترکی ہے اردو ہے ہندی ہے سنسکرت ہے سبھی زبان کو ملا ہے آمیزز زبان ہے اسی لیے تو اس کو لشکری زبان کا درجہ دیا گیا ہے
جی جی جی بڑی اچھا لگتا ہے رات میں ڈالٹنیکن جا رہے تھے ہم تو کار میں بیٹھے ہوئے تھے تو سمیع ہے نا سمیع کوئی گائک ہے
جی
گانے والا جو ہوتا ہے تو اس کا ایک گانا ہے میں کدا
میں قدا
میں کدا میں کدا یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اور اس میں جو اردو زبان کا استعمال کیا گیا سہج گار
جی
اور تو جب آ زبان جب مستتعمل ہوئی ہے اس میں اتنا خوبصورت ہے اس کو سننے کے بعد جو ہے لگتا ہے یقینا اردو زبان کی جو بلندی ہے اور اگر مٹھاس کے طور پر دیکھا جائے یہ زبان اتنی میٹھی ہے کہ جس اس طرح سے اس گانے میں ہے نا اس اس میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہمیں لگتا ہے کہ دوسری زبان جو ہے اس طرح سے اس گانے کو ترتیب نہیں دے سکتے ہاں ہاں میں کدا ہے بہت اس میں جو ساکی کا لفظ آیا ہے نا حرم حرم اور حرام کا لفظ آیا ہے نا یہ دونوں مطلب ہیں اتنا زیادہ اشارہ اور کنایا میں اس سے کام لیا گیا کہ ایک ایک تعلیم یافتہ آدمی اس گانے کو سن کر کے سوچے گا کہ اس میں اتنا زیادہ فضاحت و بلاغت کا استعمال ہوا ہے ہے نا سمجھنے والا کا یقینا اس گانے کو سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ بتائیے ہماری زبان جو میٹھی زبان اردو ہے کتنا مطلب وسعت رکھتی ہے کتنا اس میں کشادگی ہے کہ یہ مطلب اس طرح سے چند لفظوں میں اتنے معنی کو پیرو دیتا ہے اتنے معنی کو جو ہے گھیر لیتا ہے یہ زبان
بالکل ظاہر سی بات ہے اور دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ اردو سے میں بہت متاثر ہوں اب اس کا خاص وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی جو زبانیں ہیں موجودہ
ہوں
موجودہ زمانوں میں جو اس کو کہیے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو میں جو شامل ہے جو بائیس جو زبانیں جو شامل ہیں
جی
تو اس میں تو سبھی زبانیں اس میں جیسے ہندی بھی ہو گیا ہندی ہوا اور ایک اردو زبان تو یہ دونوں جو ہے یہ سب سے زیادہ یہ دونوں زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دونوں کا پیدائش ایک ہی سسٹم سے ہوا ہے جیسے کھڑی بولی
ہوں
اور کھڑی بولی میں دونوں شامل ہے یہ دونوں قدم سے قدم ملا کے یہ دونوں چلنے والی زبانیں ہیں
جی جی
اور ہر گھڑی اور اس دونوں سے قدم سے ملانے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانے میں میں بھی یونٹی ب بنا ہوا ہے زبان بھی ایک یونٹی بنانے کا کام کر رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے کہیے کہ یہ جو جس میں مختلف طور سے لوگ اس پر جو نظریہ ہے مختلف نظریہ ہے لوگوں کا
ہوں
اس کو بھی ایک کھڑی بولی یہ دونوں کو دور کر چکا ہے
اچھا اچھا
لیکن اس زبان کو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو مطلب گہرائی میں جا کے اس کو طویل سے جانے اس کو جیسے ادبی فکسن بھی ہے جو ا ادبی فکشن ایکسن بھی جیتنے ہیں
جی
اس فکشن کو اس فکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے آئیے فکشن میں جیسے دیکھیے فکسن میں ہو گیا جیسے منشی پریم چند کی جو تخلیقیں ہیں اب وہ تخلیقیں ان کا تخلیق تو یہ دونوں زبانے میں ہے جیسے اردو ہوگیا یہ ہندی ہو گیا یہ دونوں میں ان کی مہارت حاصل تھی اب یہ دونوں کو ایک ہی پائیدان میں رکھ کے چلے ہیں
ہاں
اور یہ سماج سے غلط فہمی کو بھی انہوں نے دور کیا جیسے فرا گورکھپوری ہو گئے برج نارائن چک بست ہو گئے
ہاں
منشی پریم چند ہو گئے جوگدر پال ہو گئے کرشن چندر ہو گئے رجیندر سنگھ بییدی ہو گئے ایسے ایسے لوگوں نے اس کی اس زبان میں مہارت حاصل کی اور سماج کو یہ بتائے کہ یہ زبان ہندوستان کی پیدائش ہے اسے غیر مول کی نہ سمجھا جا
جی جی
جی تو یہ ایک طرح سے میسج دے رہے ہیں لوگوں کو اس میسج کو ایکسپٹ کرنا چاہیے
جی
اور اس کو سمجھنا چاہیے
چلیے اچھی بات ہے کہ آپ اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کر کے جو ہے اردو کے نظریات سے واقف ہو رہے ہیں
جی ہاں انشاء اللہ کوشش تو کر رہا ہوں اس کو میں
ج ہے نا اردو یقینا ہر ہر جو ملک کے ہر کونے میں لگ بھگ بولی جاتی ہے نا یہ کچھ لوگوں نے ب کہ کسی بھی کونے میں چل جائیے تو اردو بولیے گا تو کچھ نہ کچھ لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں ہاں
جی ایسا شیریں زبان ہی ہے
ہاں مھی زبان کی وجہ سے جو ہے اس کی مقبولیت اور فوکیت ہے
بالکل فلم انڈسٹری میں بھی اس کا بہت ت سمجھیے کہ ایک طرح سے اس کا یہ اس زبان کا بہت درجہ رہا ہے فلم انڈسٹری میں جیسے دیکھیے اس میں فلم انڈسٹری میں یہ مجرور سلطان پوری ہو گئے
مدرستا کو دی
مج سلطان
احمد فراز رات میں جو ہے احمد فراز کی شاعری سے شاعری کا بڑی تذکرہ ہو رہا تھا سمجھ گیا
بالکل بالکل
محمد فراز میں جو لکھا ہے یقینا دل کو جو ہے تو یک کر دیا ہے دن کو کچنے والے الفاظ کا استعمال انہوں نے اپنے اعتبار بہت زیادہ کیا ہے کچھ لڑکوں کو میرا سفر ہو رہا تھا تو لڑکے جو ہے احمد فراز کا ذکر جو ہے کافی دلچسپی سے کر رہ تھے اور کہاں نے کہ احمد فراز نے جو لکھ دیا ہے شاید پ کوئی لکھ پائے دل کو چھونے والی بات
ہ بالکل
پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر ایک بار بھی اردو شعرا میں سے بڑی اہم اور بڑی اہم مانے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے جو کتابیں لکھی اردو میں انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا بارے میں ذکر ہوا تو انہوں نے سیککھوا اور ج آبے سیکھوا کے بارے میں تذکرہ کیا اس کے بارے میں ذکر فرمایا تو بڑی اچھا لگا اور جو ڈاکٹر اقبال نے سکھوا جواب سکھوا لکھا ہے اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ انسان کے اندر ایک الگ کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے سمجھ گیا ایک الگ جیسے اگر انسان کے اندر سمجھداری نہ ہونا تو اس کو پڑھنے کے بعد ایک الگ سوچ و فکر ایک الگ گمان ایک الگ تصور اس کے دل و خیال میں جو ہے بس جاتا ہے چونکہ جب آپ سیککھوا جواب سیککھوا جو ہے نا یقینا بڑی عمدگی کے ساتھ پیش کیا گیا اور زندگی یہ اندرونی حالات ہے نا یا انسان کی جو کیفیت ہے اندر پہ اس طرح سے انہوں نے اس کیفیات کا اظہار کیا اور کیفیات کو اظہار کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے مطلب حل کرنے کی بھی کوشش کی کہ زندگی میں انسب ساری پریشانیوں کو یا ان ساری باتوں کو کیسے حل کیا جائے انسان کبھی کبھی جو ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے سج ہے تو انہوں نے ان ساری چیزوں کا بھی سکھوا جواب سخوا کیا ہے تو بڑا اچھا اچھا لگا نوجوان لڑکے تھے تذکرا جب کر رہے تھے ذکر کر رہے تھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ مطلب وہ جوان بچے بھی جو ہے ان ساری چیزوں سے مطلب رغبت رکھتے ہیں سمجھے بڑا اچھا اچھا لگا اس سب چیزوں کو جان کر کے اور آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے موبائل میں ہی لگا ہوا ہے لوگوں کی دنیا بدل گئی ہے لیکن دنیا لاکھ بدل جائے لیکن پہلے کے زمانے کے لوگوں نے جو چیزیں ہمیں ہتھیار کے طور پہ چھوڑا ہے یا جو چیزیں ہمیں جو ہے دےھ کر کے گئے ہی قیامت کے لیے متاثر کرتی ہے اور جو لوگ بھی جن کی بھی نظر ان پہ پڑ جائے تو ان زبانے کے اس زمانے کے ساری چیزوں کو بھول کر کے لوگ سمجھ گئے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آج ڈیٹ پہ ڈیجیٹل ہے یا کوئی بھی چیز جو ڈیولپمنٹ میں جو دکھ رہے ہیں ترقی فہ دور میں جو دکھ رہے ہیں ان ساری ساری چیزوں سے بہتر ہے جیسے کہ آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو تو موبائل کو لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا کہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو لوگ مطالعہ کریں تو اس میں اتنا زیادہ منہمک ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں اتنا زیادہ وہ مطلب گھول جائیں گے کہ ات زیادہ اس میں منہمک ہوائ گے کہ یہ ساری چیزوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب چیزیں تو صرف مطلب سمجھے کہ بناوٹی ہیں اصل چیز تو وہ ہے جسے ہم مطالعہ کر رہے ہیں جسے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمیں ہم لوگوں کو یہ خاس ہوتا ہے کہ نہیں دنیا کے لوگ دوسری چیزوں میں بدل گئے ہیں انہیں اب ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں اور مقصد نہیں ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے جو پہلے کی چیزیں ہیں نا یقینا ہمارے لیے بڑی قیمتی شے ہے اور آج بھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر اس قیمتی شے کو شے پر اگر لوگوں کی نظر پڑ جائے